ہلو بائی جان
ہاں بھائی جان
خیریت سے ہو
ہاں سب خ رہی تھ لو
بالکل بالکل آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے سب
بالکل بالکل
اور بھائی جان کھانا پانا ہو گیا بالکل بھائی جان اور
ہوں جی بھائی جان نا موسم کیسا ہے آج کل
پل
موسم
موسم تو ٹھیک ٹھاک ہے بھائی جان رکھ بالکل بھائی ب تو تو پ
ٹھیک ہے
اور بھائی جان پ سب کہرییت ہیں ہیلو
جی کہ نا یہ موسم کا جو ہے نا دار مدار یہ نا پریاورن پ ہی ہے جو پریاورن کو جو نا آلودہ کیا جاتا ہے
بالکل بھائی جان یہ کہ پریاورر ہے جو اس کا ارھ ہوتا ہے تو ہمے چار اور ہوئے پرویش یا آورن جس میں ہم رہتے ہیں یا سبھی جیوت اور نجی چیزوں سے مل کر بنا ہے جیسے ہوا پانی بھمی پیڑ پودے اور جیو جنتو ہے نا بھ جان اور اس کے پریاورن کے پرمکھ گٹک بھی ہیں جیسے جیو گٹک بھی ہے سبھی سجیو جیسے منشیہ جانور پیڑ پودے اور سوشم جیو
بالکل بالکل
اجیب گٹ گٹک بھی ہیں بھائی جان اس میں سجیو نجیو تتو جیسے مٹی جل وایو سوریہ کا پرکاش اور تاپمان مانو ن نرمت سڑکیں ہیں سڑکیں عمارتیں ادیوگ اور ساماجک سانسکرتک پرویش بھی ہے ہے نا بھائی جان اس کا پریاورن کا مہتو بھی ہے یہ ہمیں سانس لینے کے لیے یہ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن دیتے ہیں اور پینے کے لیے پانی بھی دیتے ہیں اور کھانے کے کے لیے بوجن پردان کرتا ہے یہ پریا کا مہتو ہے بھائی جان یہ پرتھوی کے تاپمان کو نیترت رکھتا ہے بھائی ہم ہم اور موسم چکر کا
جو ہے نا آج کی دنیا میں جب ہم جو ہے نا ترقی کی راہوں پر تیزی سے جو ہے نا چڑ جا رہے ہیں ایک ایسا جو ہے نا خاموش جو خطرہ ہے وہ جو ہماری جو ہے نا زمین کو جو ہے نا اندر سی اندر جو ہے نا کھوکھتا کر رہا ہے وہ خطرہ جو ہے نا ماحولیاتی جو ہے نا آلودگی ہے
ہاں جی
ماحولیاتی آلودگی کا جو ہے نا مطلب یہ ہماری جو ہے نا قدرتی نظام میں ایسی جو ہے نا تبدیلی ل لانا ہے جو نہ صرف جو ہے نا انسانی صحت کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہے بلکہ جو ہے نا تمام جانداروں اور جو ہےا زمین کے توازن جو ہے نا توازن کو جو نا خراب کر دیتا ہے
ہاں بالکل بھائی جان پریاور ہے جو شبد کا نرا دو شبدوں سے مل کر ہوا ہے نا بھائی جان جو پرے ہے پر کا پر کا ارتھ ہوتا ہے جو ہمارے چار ہے آوررن کا ارت ہے جو ہمارے چار اورور سے گھیرے ہوئے ہیں ارھاپ پریاور کا ساب د کرتے ہوتا ہے بھائی چار اور سے گھیرے ہوئے پریا ان پریاور ہے جو ان سبھی بھتک رسائنک ای جیوک کارکوں کی سمشٹیگت ایک اکائی ہے
بالکل
ہاں جو کسی جیو داری اتبا پارتری آادی کوو پرباوت کرتے ہیں تتا ان کے روپ جیون اور جیوتا کو طے کرتے ہیں بھائی جان پریاور وہ ہے جو کہ پرتیک جیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہمارے چاروں طرف ہے ہمارے چاروں طرف وہ ہے ہمیشہ
ہ ہ
ہے نا بھائی جان سامانیہ ارتھوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جیون کو پربات کرنے والے سبھی جیوک اور اجیوک تتوں پرکر اور گٹناؤں کو سچ نروت اکائی ہے یہ ہمارے چار اور ویاپت بھی ہے بھائی جان
بالکل جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ ترقی کے ترقی کے جو ہے نا پیچھے اھے جو ہے نا ترقی کرنے کے لیے جو ہے نا اندھا ہو چکا ہے وہ پریاورن کو جو ہے نا بہت نقصان پہنچا رہا ہے جو ماحولیات آلودگی ایک چیز جو ہے نا ایک چیز جو ہمیشہ اس دھرتی کو جو ہے نا خطرہ بنا رہتا ہے
ہاں بالکل بھائی جان یہ ایک ہی پر ہاں آلودگی ہے پانی ہے بھمی ہے یہ پراکرت پر رہ رہا ہے بھائی جان ہم آپ بول رہے ہو نا یہ پراکرتک پریاور ہے جیسے اس میں آتی ہیں ہبا ہے پانی ہے بھومی ہے پروت ہے برچ ہے پیڑ پودے ہیں یہی ہے کہ برچ ندیاں ہیں بنسپتیاں ہیں ای جیو جنتو بھی آد سملت ہیں بھائی جان اس میں اور ایک مانو نرمت پریاور بھی ہوتا ہے اس میں مانو نرمت
کارخانے سے جو نکلنے والا دواں جو ہے نا گاڑیوں کا جو ہے دھواں نکال ہوتا ہے وہ جو ہے نا کاروباری جو ہے نا مرکزوں سے جو اٹھنے والی جو ہے نا زہریلی گیس ہوا ہے وہ جو ہے نا اس اس ماحول کو گندا کر لیتی ہے
ہاں بالکل بالکل بائی صح فرما رہ ہو
بالکل جو ہے نا اس سے جو ہے نا اوزون لیئر جو ہے نا اوزون کی جو تا ہے وہ پتلی ہو جا رہی ہے ج نا جس سے جسے جس کے نتیجے میں جو نا سورج جو ہے نا ا ذرا راس جو ہے نا جو کرنیں آتی ہیں ان سے انسانوں کا جو ہے نا کینسر ہونے میں خطرہ بنا رہتا ہے
بالکل بھائی جان ان زہریلی گیسوں سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس سے مان نھ پریاور یہ ہے کہ اس میں بھون ہے سڑکیں ہیں باندھ ہے نہریں ہیں یاتایات ہیں ادوگ ہیں آد سب ملت ہیں اس میں اور ساماجک پریاور بھی بھائی جان آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے مان کے چلو آرتک ساماجک اور سانسکتک ویوستھا ای ان کا مانو اور پربو جیسی جن سنکھیا ہے جن سنکھیا بھی یہ ساماجک پریاور ہے ودھی ہے روزگار ہے وانجیہ ہے ہاں بھائی جان بولیے
جو ہے نا کارخانوں کا جو ہے نا کیمیکل والا جو ہے نا گندا پانی جو ہے گاڑیوں کا جو ہے نا ا کچرا اور پلاسٹک کی جو ہے نا بوتلیں دریاؤں اور جو ہے نا سمندروں میں جو ہے نا پھینکتی ج پھینک دی جاتی ہے
بالکل بائی جان
اور جو ہے نا اس سے نا صرف جو ہے نا سمندری جو ہے نا مخلوق مر نہیں جاتے ہیں بلکہ جو ہے نا پینے جو ہے نا کیا صاف پانی وہ ہے نا زہریلا بن جاتا ہے اس سے
ہاں بالکل بھائی جان اس میں ایک اور سسٹم ہے بھائی جان کی پریاور کے پرکار بھی ہیں پریا دو پرکار کا ہوتا ہے بھائی جن آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ دو باگوں میں بانٹ سکتے ہیں اس کی بہتک پریاور ہے اور بھتک پریاورن ہوئی ہے بہتے پراڑ یہ ہوتا ہے بھائی جان کی بہتے پراڑ وہ ہے جو ہمارے چاروں اور ہماری آنکھ ہو گے سامنے ودوان ہے وہ بہت پرواڑ ہے جیسے ہم اپنے ہاتھوں سے چوگر دیکھ سکتے ہیں اس کا آواز بھی اس کا آواز بھی کر سکتے ہیں یہ آ یہ آور بہت سندر دشیہ کے روپ میں ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہیں پر اس کی سندرتا بہت ہو من موہک ہوتی ہے جسے آج کے سم پریٹن ن کے روپ میں نیت کیا گیا ہے
بالکل بالکل جو ہے نا جو ہے نا زہریلی دواؤوں کا جو ہے نا بے دردیا جو ہے نا استعمال پلاسٹک کا جو ہے نا کچرا اور جو ہے نا الیکٹرانک ویسٹ زمین کی جو ہے نا زرخیزی کو تباہ کر رہا ہے
بالکل بھائی جان بالکل صحیح فرم رہے ہو آپ
جو ہے نا آلودگی بھی ہو رہی ہے آج کل جو ہے نا شہر جو ہے نا شور شرابہ
ا یہی کہ اب ہوتے پٹا بڑی ہ ہاں بالکل ہ ٹریفک کا سورس ہرا ہوا ہے
اسپیکرس کی جو ہے نا ا جو
یہ آنکھوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے
کاسکد ہماری جو ہے نا ذہنی صحت کے لیے جو ہے نا بہت اس پر بہت برا اثر ڈالتا ہے
بالکل بھائی جان بہت ہانکار کے یہ چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہو صحی فرما رہے ہو آپ کہ یہ زہریلے گیس ہیں آوازیں آ رہی ہیں اسپیکر کی یا کسی بھی یہ ساؤنڈ کی اور یہ دھوئیں بھی اڑ رہے ہیں
چ نا ماحولیاتی آلودگی جو ہے نا بنیادی وجہ جو ہے نا انسان کی اناور اس کی جو ہے نا بے شمار جو ہے نا خواہشات ہیں
بالکل بھائی جان صحی فرم رہے ہو آپ
کلابی جو ہے نا صنعتی جو ہے نا جو انڈسٹریل ریولوشن ہے کے بعد سے جو ہے نا انسان کی جو ہے نا فطرت کے ساتھ جو ہے نا
ہاں بھائی جان
کھیلنا جو ہے نا شروع کیا ہے جنگلات کی کٹائی کی جا رہی ہے ج نا اس کا سب سے جو نا برا اس کا جو ہے نا سب سے بڑا سبب ہے ہمیں شہروں کے کو جو ہے نا بسانے کے لیے جو ہے نا جنگل کارڈ دیے جاتے ہیں جس سے جو ہے نا جس کے نتیجے میں جو ہے نا آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار جو ہے نا دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے
کمی آ رہی ہے آج کل ہے جو پیڑوں کی بنوں کی کٹائی سے آکسیجن کی بہت سمیا آ رہی ہے اس ٹائم
بالکل بالکل
نا بھ جان یہ کہ آکسیجن کی جسی سسیا آتی رہے گی تو آگے چل کے کیا ہوگا ہمارا ہمارا جیون ہی نشٹ ہو جائے گا
جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے نا آج کل انسان یوز اینڈ تھرو جو ہے نا کلچر کے کے جو نا کلچر نے پلاسٹک کے جو ہے نا امبار لگا دیے ہیں
یہ کہ پرا کا مہتو ہے یہ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن دیتے ہیں پینے کے لیے پانی دیتے ہیں اور کھانے کے لیے بوجن پردان کرتے ہیں
ایسا جو ہے نا مادہ ہے جو ہزاروں سال تک جو ہے نا ختم نہیں ہوتا ہے ہماری جو ہے نا لاپرواہی
بالکل بالکل آپ صحی بھی صحی فرما رہے ہو یہ پردوشن نینترن ہے آپ پ جو ہاں یہ کہ پردوشن نیترن ہے یہ پلاسٹک کا اپیوگ بند کرنا ہے کچرے کا س ٹان کرنا ہے ہمیں جل سروتوں کو دوشت ہونے سے بچانا ہے جل سروت ہیں جیسے ندیاں ہیں پوخر ہیں ان پ بالکل ہاں اس کا یہی ہے بھائی جان اس کو بچانا ہے ہم کو جل کو یہ دوسرے ہو رہا ہے بھائی جان تو اسے ہم بچاتے رہیں گے تو بہت اچھا رہے گا ہمارے لیے ہاں بالکل بھائی
ہوا جو ہے نا ہمارا جو زمین ہے اس کو بچانا ہے ہمیں کسی بھی حال میں اس کو بچانا ہے آج کل انسان جو نا ترقی کے پیچھے لگا ہے اور ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے جس کی وجہ سے جو نا بیماریاں پھیلتی ہے بچے بیمار پڑتے ہیں کینسر کا خطرہ بنا رہتا ہے بوڑو میں اس کا بہت زیادہ جو ہے ناطر بنا رہتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہےا اس پر دھیان دے اس پر جو ہے نا
ہاں یہی ہے کہ بھائی جان اس کو ورچاروپڑ ہاں ورچاروپڑ ادک سے ادک پیڑ لگانا جنگلوں کی کٹائی روکنا بالکل بھائی جان دھنیہ واد بھائی جانؤ خدا حافظ
نا ا م ب تھو پوس تھو کھانچ ہ کیا بوجے ٹھیک ہے سر
اوکے خدا حافظ بھائی جان
جی کال کال اینڈ کرو
اوکے بھائی جین کال اڈ کر رہا